السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور سب اور سب بتائیے
سب خراب ہے
اور سب ٹھیک ہے
سب خراب ہے
کیسے خراب ہے
ا
رس گلا نہیں کھائے ہیں اپ
ہاں دے دو گے تو کھلا ہے جی
ہاں
دو سموسا کھلا ہے دو رس گلا کھلا ہے اب کیا کھلا ہے بتائیے
آج کے بعد نہیں آئیں گے اپ کے ساتھ کھانے
کنجوس ہے
کنجوس ہے
ہوں
میرا جیسا انسان کہاں ملے گا بھیا آپ کو
ہاں یہ کبھی نہیں کھائیں گے آپ سے
پھر ہم بھی نہیں کھائیں گے آپ کے پیسے سے بس بہت ہو گیا ہاں ہاں
طبعت ٹھیک ہے نہ
نہیں
کیا ہو گیا
کچھ نہیں
ٹھیک نہیں ہوا ہے تو کیسے ٹھیک نہیں ہے
ٹھیک ہے
ٹھیک تو ہونا چاہیے ہے نا
نہیں نہیں
ہوں ہوا کیا ہے اچھا
ہاں نہیں
چلیے چلیے کھلا دیتے ہیں چلیے مت دوسا ا کہ
ہوں
کہاں ہے
ہاں پہلے بات کر لیج تیے میں پھر کھلاتے ہیں چلیے ہمم
لکھا ہی ہے گا
ہاں ہاں ہوں
کیا کھ جی
ہوں ٹھیک ہے کھلائیں گے
ہم بھی چلیے
چل رہ چل رہ
اور
اور سب ٹھیک ہے نا اور سب بڑھیا ہے نا
نہیں سب خراب ہے
پال خراب ہے اچھا ہونا چاہیے خراب ہو چاہیے
خراب ہی ہے
ہوں
رسگلے میں کھانا ہے جی کھلاتے رہے ہیں
ٹھیک
جی جی کتنا کھائیے گا آ بتائیے ہاں
ہمم
کا لیجیے گا پانچ ٹھیک ہے سب کھلا دیں گے
کھائیے جائیے
لے کے تھوڑے آئ گے چلیے گا خال لیجیے
ہمم
نہیں ہو پائے گا
ا صحیح سے بولی ہو اور
ماننا پڑے گا
لانا پڑے گا
ہاں
اچھا
ہوں
وہیں جا کے نہیں کھا پائیے گ آپ کے بغل میں کون کھڑا ہے
آ لے
آگ الے س ت آار ن کاا
نہیںائ سفان
ہاں لال ک لال کلر کا کپڑا پہنا ہے
ہوں
ہ ہے تھوڑا سا کیا ب خا ہے ت کہ نہیں
ہمم سب خراب ہے
خراب پھر بول رہے ہیں کیا ہو گیا تبے خراب ہے
کیا چل رس گلہلا چاہی
سننا چاہیں گے
ہوں
ملے گا ملے گا سمجے گا
ہوں
نہیں سمجھے
نہیں
ادھر جائے ہم تھوڑا سا
نہیں آئیں گے بولیے
ہمم کس کلر کے کپڑا پہن ہیں آپ
ہڑیا
حریم ہے شللا ہے کہ درد ہے درد میں نے پیلا ہے کہ نہیں
سرخ سرف منا لال
ہمم اس کپڑے میں آپ اور خوبصورت لگ رہے ہیں جی صابن سے منہ دھوتے ہیں یا و سواس کرتے ہیں
ہوں
سرف سے
سرف سے سرف سے کیسے دے گا
رفے دادے
ہاں جیھا
ہوں
چلا جائے گا چہرہ
ہوں
ہوں اور بتائیے
اجمیر شریف چلنا ہے
آپ پہلے آپ جائیے
ہم تو چل ہی جائیں گے
لگنے کے نہیں خات کیا لیکن شاید
ارے بھائی بول دیے بس
ہ پیسہ منگوا لیجیے تو چل لے چلیں گے کیا دقت ہے
نہیں ہےنا بھائی
وہاں جائیے بچہ اگر کر سکتے ہیں ہم جائیں گے
جانے آپ
آپ کے لیے بھی سامان لا دیں گے آپ کے لیے کچھ یہی لا دیں گے
نہیں چاہیے ہم لے لیں گے
لے لیں گے ٹھیک ہے لے لجے ہم کو چاہیے بھیج دیجیے پیسہ ہوں
نہیں پیسہ نہیں
کہی نہیں ہے پیسے
ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ہاں
ٹھیک ہے پھر
روک دیا روک دیا کہاں تووہ سموسا کھائے
ارے یار جب بول رہے ہیں نہیں چاہیے نہیں چاہیے اتنا سناا
اچھا اور کچھ بتانے
کا بتانے
کچھ بھی
کچھ بھی نہیں جیسے میں نہایا تھے کہ نہیں آج نہیا تھے نہ سے
نہیں نہیں
جھوٹ کاہے بول رہے ہیں
نہیں
ہاں
جی
اور بتائیے پڑھنے جانا ہے آج سے کلاسس اسٹارٹ ہے
نہیں
پڑھنے بھی نہیں جانا ہے غصہ ہے سب کچھ کو نہیں نہیں بول رہے ہیں خالی ایسے تھوڑی بات ہوتی ہے کرنا ہی بات کرنا تھا تو پہلے نہیں بول دینا چاہیے تھا نہیں بات کریں گے
کہاں بولے تھے
ہوں
ہ
ہ اچ
تھوڑی دیر اور بات کر لیجیے جب زبردستی کروائیے رہے تو دو منٹ اور کر لیجے
ہوں
ہے نا ارے سفیان نام کر کے میرے پاس آئے لڑکا
ہوں ہم دیکھ رہے تھے
دیکھ رہے ہیں نا منڈی اتنا چھوٹا ہے تو شریر پتلا ہے پیرو بھینس بھی اس کا ہاتھی کے طرح پیر ہے اس کا
دیکھ رہے ہیں صحیح طرح دیکھ رہے ہیں
دیکھیے دیکھیے آپ یہیں پہ تھے ہ
س
ہم کو لگا اپ ادھر ہیں
سب سن لیجے کیسے کیسے بولے کوئی بات نہیں
ہاں ہاں
ہوں کوئی بات
دور میں بھی ہو کہ تو سن سکتے تھے کیا کہ آپ ہی سے بات کرتے ہیں تو دور میں رہ کے سن سکتے
کیا ہوا کیا ہوا
ہاں
ہاں
کون کیا بول رہا ہے
کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے سب ٹھیک ہے وہ شمشیر ہے سموسہ لایا ہے
ہاں کیا بول رہا تھا موبائل تم لیے ہو
نہیں ہمارے سے نہیں لیا
ہوں
ہوں
جی
گاڑی کی بہت آواز ہے نہیں
نہیں ہوتا یہ
نہیں
کیا ہوا ہے
کچھ نہیں
کچھ نہیں ہوآ ہے تو طبیعت کیسے خراب ہے
نہیں پتا
نہیں پتا ہے چلئے علاج کروا دیتے ہیں
آئے
علاج کروا دیتے ہیں چلیے
ارے پہلے اپنا دیکھیے نا اس کے بعد ہم کو علاج کرائے گا ایک بار کے گلگلا سامنے رسگلہ کھلانے کا کا ہے یہ نہیں ہے علاج کروا دیجیے گا
اوہ ایسی بات ہے آپ کا غصہ بھی بہت اچھا لگتا ہے جی
کیا بولے
خالی جی جی جی جی جی
ہاں ہوں تو کیا بولے بتائیے ہاں
ہوں
کیا بولے پھر
جی جی
جی نہیں بولے کیا بولے ہیں
جی بولیے جو یہی
ہاں ہاں
ہوں
جی کیا بتائیں ایک میرا دوست ہے جاوید بہت فون میں بزی رہتا ہے
اوہ
اس کے بارے میں آپ کچھ بولنا چاہیں گے
ہاں
نہیں
نہیں
اوہ اور خیریت سے ہیں گھر میں سب
نہیں
مان لیا ہ ٹھیک ہے پھر آپ کے
نہیں
ٹھیک ہے رکھ رہے ہیں ہم
نہیں